السلام علیکم
السلام و علیکم السلام اور فرمائیے فرمائیے
بتائیے آپ بتائیے
بہت اچھا اللہ کا شکر ہے
ہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا ہی شکر جائیے جمی
اور کیا کر رہے ہو آپ؟
ہ بس میں بیٹھی ہوئی تھی ا ہاں جی تو پھر میں نے سوچا میں آپ کو انطلاع کر دوں کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں
جی جی ج جی بتائیے فرمائیے بہت سمے ب ٹائم ب آ سے بات ہوئی وقت بعد آپ سے بات ہوئی
جی جی جی وقت تو لگ ہی جاتا ہے جی ہم تو تھوڑے فاروق نہیں رہتے
جی جی آئیے میوے کھا لیجے سوکھے میوے
کیا کھائیے
سوکھے مو
اچھا اچھا جی کھائیے جی کھائیے آپ کھائیے آپ کو ہی مبارک ہو جی شکریہ شکریہ اور فرمائیے آپ کے شہزادہ شہزادی سب خیریت ہے آپ کی بیگم صاحبہ
نہیں جی ہم ابھی شادی شدہ نہیں ہے
اچھا
ہمارا نکل کہ نہیں ہوا ابھی
اوکے
جی آپ کا نکاح ہو گیا
جی جی میرے دو بچے ہیں سبح اللہ ماشاء اللہ ایک دم تندرست وندرست
اچھی بات ہے سنتوش نہیں چ اور کتنے بڑے بچے آپ کے
میرا بیٹا نائن ایئر کا ہے اور میری بیٹی فائیو ایئر کی ہے جی
اچھی بات ہے
جی اور فرمائیے آپ نے ڈنر کتییا
اس کے بعد میوے کا آ رہے تھوڑے سے آپ نے کھانا ہے تو آپ آئیے تشریف لے کے آئیے
شکریہ شکریہی جب آپ بلائیں گے کبھی اس اسپشر توامس
ارے ہم تو ابھی ہی بلا رہے ہیں آپ کو ا
جی جی ابھی آ آ جاتے ہیں جی آ جاتے ہیں آپ نے بلایا ہے نیوتا دیا ہے تو ہم یہ موقع تھوڑی نا گوائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے ضرور انتلا کریں گے ہم آپ کے پس ضرور آئیں گے جی اور فرمائیے سب کہہ رہتے ہیں آپ وہ امی باجی آپ کی آپی اوکے ٹھیک ہے جی اور آپ کو کیسی بیگم چاہیے آپ ہمیں بتائیے گا ہم ضرور انتلاع کر کے آپ کو ڈھونڈ کر آپ کو انتلاع کریں گے
بیگم بیگم کیا فلم چاہیے ایسی نہ ہو نا ہم تھوڑا وقت لیٹ ہو جائے تو بولنا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے سستان ایک خدا کی عبادت کرنے جاتا ہے کئی بار
ہوں جی کئی بار نہیں جاتا کئی بار نہیں جاتا خدا کہ بارت کرنے روز جاتا ہے ایک ہاں ہاں بالکل سحی فرمایا
گرودوارے مندر مسجد میں اور بیگم کو چاہیے تھوڑا کوپریٹ کرے
جی جی جی جی تو وہ بھی کیا کرے نا وہ بھی تو تھک جاتی ہے نا کام کر کر کے کام کر کر کے
ارے سبھی تھکے ہوتے ہیں سارے کام کرتے ہیں
جی ج کوئی بات نہیں
جی بے کا مجھ کو لگتا ہے کہ ہم صرف کام کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا سارے تھکے ہوتے ہیں سارے کام کرتے
جی جی اور بتائیے آپ کہیں گھومنے نہیں گئی چھٹیوں میں
نہیں ہم کہیں ہمیں چھٹیوں کا کام بہت ملتا ہے نا ختم کرنا ہوتا اسے وقت پر پورا کر کے دینا پڑتا تا ہمیں
جی جی جی اور آپ کی بازیاں نہیں آئییا آئیے
نہیں آئی تھی
اچھا
ہوں چلے گی
ٹھیک ہےچچی بات ہے جی کنے دن لگا کے آپ کی بازی
وہ تو یہاں پہ بیس پچیس دن لگا گیا ہیں
آچی باب آپ کی باازی بہت
آپ نے جو ہے اپنے
ٹھیک میں اپنے والد کے یہاں ہ میں وال یہاں گئی تھی تو بس میں سات دن لگا کے آئے نہیں نہیں نہیں بس ساتھ د لگاتے وہنا ایسا ہے وہ ایسا ہے ما جو شوہر صاحب ہے نا میرے جو شوہر جی ہیں نا میرے وہ جب بیگم صاحب گھر ہوتے ہیں تو اس کی عزت نہیں کی جاتی جب وہ مایکے چلی جاتی ہے تو پھر اس اس کو اپنی بیگم کی یاد آ جاتی ہے
نہیں مجھے لگتا آپ کے وہاں سے بگا د ہفتے میں آپ کے وہاں سے تنگ آگے ہوں گے آپ کے بچے
ہ جی جی
سات
یہی سمجھ لیجیے آپ یہی سمجھ لیجیے آپ
پیار کم ہوگا نا آپ کو اپنے
جی جی جی جی جی جیی صحیح فرمایاپ اور فرمائی آپ نے آج کیا کھایا
ہم نے آج اللہ کا شکر ہے جو ملا ہم نے کھا لیا اللہ کا شکر کر کے
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں جی بہت اچھا لگا سن کے آج کے ٹائم میں بھی ہ جی جی جی جی جی ہم تو بہت بالکل وقت ہی نہیں ملتا ہمیں کیا بتائیں وقت
جی وقت تو ہوتا ہے بس اٹھا نہیں جاتا نا ہسان سے
ہ جی جی صحیح صحیح فرمایاپ نے چلیے کوئی ریسیپی بتا دیجیے آپ کوئی اچھی سےھی ہمیں
ریسیپی
اچھ
آلو گوشت کھایا کبھی
جی کھایا میں نے آلو گوشت
وجلو گوش میرا میں میں اپنے دوست کے ساتھ ایک بار منصوری کی شملہ مالی منصوری کیا تھا
سوچ لیجیے آپ منالی گئے تھے کہ شملہ گئے تھے کہ مسوری گئے تھے
یاد نہیں آ
اوکے اوکے جی جی شملہ کتنی باار گئے آپ
شملہ دفبار
بہؤ بہت اچھ اچھی بات ماشل ماشاء اللہ ماشاء اللہ
تو ہم نے ہم ہم وہ یہ کہہ کے لے گیا کہ تمہارے لیے ہم نے ب بکرے کا گوشت بنایا ہے تو ہم بھی بہت خوش تھے چلو وہاں آ جا کے بکرا گوشت بکرے کا گوشت کھائیں گے لیکن وہاں آلو گوشت تھا ہمیں ملا آلو گوشت اب ہم پیچھے ایک دن پہلے وہاں گئے اس کے یار دوستیں جنم ہوئے ا برھ ڈے تھا
اچھا جی
انہوں نے پارٹی دی ہم مبوے کہ کے لے کے گئے
اچ جی
یہ تو لے کے پیسو جو گوشت کے م چکن کے بلیک پیس ہوتے زیادہ منگوا لیے پہلے منگوا لو اچھی طرح بع میں کا جوس ہی ہوتا کیا منگوا ہی نہیں انہوں نے پہلے ایک ایک پیس کھایا ہم نے ختم ہو گیا
دیکھیے جی دیکھیے آپ تو بہت غلط بات کرتے ہیں جی انہوں نے اپنے پارٹی جتنی اپنے بجٹ کے حساب دے نہیں دی تو دے دی
تو ہم نے بھی تو پیسے دیے ہوتے پارٹی کے
نہیں جی کوئی بات کوئی اور فرمائی ہے جی آپ کاے تو چلتی رہے گی
ہاں سوچ رہے ہیں ہم انہیں ایک دن پارٹی دیں گے ہمیں یاد کرے کل لپس
ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ
کم آئے گی اس کے ساتھ جائے گا وہ
انشاء اللہ ان شاءلہ ہوں
اور فرمائیے آپ بتائیے کچھ
بس بڑے ہی بچے کا کر رہے ہیں جی
کیسے لگے آپ
میں بتا بہت اچھی میں آپ کو بتاتی ہوں آلو گوشت کی ریسیپی کیسی ہوتی ہے ای پہلے آپ تو چکن لے لیجیے ٹھیک ہے جی آپ یہ آپ خوش آپ کو اپنی مرضی کی میں تو صلاحی دوں گی آپ کو کہ چککن آپ جیادہ مت کھایا کریں ٹھیک ہے جی جیسے آپ کی مرضی ویسے ٹھیک ہے آپ پھر گوشت لے لیجیے ایک کلو پھر ایک لیجے پوٹ سمجھ رہی ہیں نا پوٹ ہوتا ہے اسٹیل کا برتن یا کچھ بھی اس کے اندر آپ چکن ڈال لیجیے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال لیجے پھر آپ جو آلو گوشت آلو گوشت کر رہے ہیں نا پھر وہ آلو ڈال لیجیے جی پھر اس کے بعد کیا ڈالنا ہے ایک ہاں جی آلو بھی ڈالنے اور ٹماٹر بھی پورے پورے ڈالنے آدھے آدھے دو حصے کر کے ٹھیک ہے اور بس اس کو ابالا دوا لو اچھے سے ا بالا آ جائے گا آپ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دو اس کو کور کر دو
اسے لکڑی لکڑی پہ بنانا ہے یا گیس پہ بنانا ہے
بنا دیجی آپ گیس پر انڈکشن پر جیس م نون کالی مرچ ضرور ڈالنا نیمبو مر ڈالنا پولنا بالک پٹ بھاجی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد وہ ابال لیں گے پھر آپ دیکھ ل نا آپ کے جو ٹماٹر تھے نا اس کا چلڑ جو پیل ہوتا ہے اتر جائے گا
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی جی مجھ بھی مج ج بھی
ہمیں اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں
ا ہو آ جائے گی آپ کی بیوی کچھ ٹائم تک کوئی بات ہم ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے جی اوکے جی دعاؤ میں یاد رکھ اپنا خدا حافظ
اللہ حافظ خدا حافظ